ہاکستان گجراں ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کہاں سے
آپنا سے
ہمیں کشمیر سے آپ کہاں سے
ب ت آ ہ
ہ س اردو پ پرٹ کر کھ
اچھا اچھا میں میں بھی کشمیر سے ہوں
کشمیر سے ہو ہاں آپ بتاؤ مجھے کشمیر کے بارے میں اس کی بیوٹیفل جگہ خوبصورت والہ پڑمر
گللمرگ یس مرگ دودھ پتری
ہاں آپ کو ان میں سے کون سی جگہ پسند ہے
مجھے پہلگام زیادہ پسند ہے
ہ آپ کو پہلگام میں سب زیادہ اچھا
آپ آپ کو کون سی جگہ پسند ہے
لگتا ہے پہلگام ہی پسند ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
اور بتاؤ کچھ آپ
ہ پہلگام میں کیا پسند ہے آپ کو
پہلگام میں ہے نا یہ بہت ساری جگہیں ہیں نا جانے کے لیے آرو ویلی ہے وہاں سے جاتے ہیں پھر تارسم وارسل بھی جاتے ہیں ٹریک کے لیے
جی جیسے مجھے پہلگام میں پہلگام کی چیزیں جیسے ٹراؤٹ وہاں پہ فیمس ہے نا ٹراؤٹ
ہاں ٹراؤٹ ٹرؤ کھانے کے لیے اگر ہم کھانے کی بات اگر ہم کریں ٹراؤٹ ہے وہاں پہ اچھی چیز
ہاں وہ بہت ہی پسند ٹراؤٹ مطلب زیادہ پسند کی جاتی ہے کشمیر
ہے نا وہ ٹیسٹی بھی ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی وہ اچ اچھا ٹاؤٹ ہے نا اس کے لیے بھی جانی جاتی ہے
کرراؤٹ ٹھنڈے پانی میں پائی جاتے ہیں
ہاں پہلگام کے ٹھنڈے پانی
ہاں گلیشئرز جو وہ ٹھنڈے پانی اس میں پائے جاتے اور زیادہ ت بلی پہلگامی ہے سب سے ز ہے نا
ہاں ہاں پہلگام ہی ہے نا زیادہ کیونکہ پہلے
کہ گورنمنٹ کو ڈیولپ کرنا چاہے پہلگام ہے بہت ساری چیزیں
بہت ساری چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے جیسے کہ ہوٹلز اچھے اچھے بننے چاہئیں اور زیادہ سے زیادہ افورڈیبل ہونا چاہیے اور روڈ روڈ بھی اچھا روڈ تو ہے ہی اچھی لیکن امپرومنٹ اس کو
ہاں امپرومنٹ بہت زیادہ چاہے جیسے کہ اگر ہمیں یہاں پہ اگر اس میں ہمیں ہوٹلس امپرومنٹ ہوتے تو ہماری کشمیر کے جو جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے اگر کشمیر کی جی ڈی پی بڑھ جائے تو ہاں انڈیا کا ہی جو ہاں انڈیا کا ہی جو پروفٹ بڑھے گا تو ہم نے پچھلے سال دیکھا جو پچھلے سال کی عید تھی اس میں جو کشمییر تھے وہ انہوں نے تین ہزار تین ہزار کروڑ میں جو یہ گوشت د کایا تھا اس کی وجہ سے جو انڈیا کی کی ڈی جی پی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اگر اسی اور ایسے ہی امپورٹ آتا گ گ باہر سے تو یہ جو انڈیا ہے وہ بہت ہی زیادہ یہ ڈیولپ ہو جائے گا وہ ڈیولپ سائزڈ ہو جائے گا ہاں آپ کو کیا لگتا ا وہ سو لزڈ ہو جائے گا
سویلائزڈ بھی ہو جائے گا اور جو ٹورسٹ فلو ہے نا انٹرنیشنل ٹورسٹ فلو وہ بھی بڑے کش کیونکہ ٹورسٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے اس وجہ سے ڈیولپمنٹ ہائی زیادہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورسٹ فلو بھی اچھا آئے گا اور انڈیا کی جی ڈی پ بھی بڑھے گی ہے نا
جو یہ ہمارا جو ٹوریزم ہے کشمیر میں فیمس جو وہ زیادہ تر ٹوریزم ہمارا جو پامپور لے آتا ہے کہ اس کے لیے آتا ہے وہ فیمس ہے اس
کہ ہاں کی سر تو ہے ہی یہاں پہ پپ ر میں بہت کیونکہ یہ بہت مہنگا یہ اسپائس ہے اور آل اوور دا ورلڈ یہ ہوتا ہے ایکسپورٹ
ہاں ہاں ہاں
اس کے لیے بھی ڈفرینٹ اسکیمیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے
ہاں اور جو کشمیر جو ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ وہ ایپل جو پروڈیوس کرتا ہے پورا ورلڈ وائڈ جو کشمیری سب سے زیادہ ایپل پروڈیوس کرتا ہے گالا ڈیلشیس بہت قسم کے ایپلس جو ہے کشمیری پروڈیوس کرتا ہے باہر
ہاں بہت ساری اور بہت ساری ورائٹیز بھی آئی ہے نا اب ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہائیبریڈ ہے اب لوگ ہائیبریڈ کی طرف زیادہ یہ
ہاں ہاں ہمارا کشمیر جو اس کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے سلائزڈ ہو رہا ہے ورنہ جو ہمارا کشمیر تھا وہ پہلا ائپ ہےس تھا اب جو گورنمنٹ کی جو ہیلتھ کی وجہ سے اب وہ سولائزڈ ہو رہا ہے ہمارا کشمیر
ہاں ہو تو رہ ہوتا ہے
ہاں بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے کشمیر میں ہمیں امپرومنٹ چاہیے کہ جو ہمیں پراپر جو ہمارے ریسورسز ہے وہ باہر نہ بھیجے جسے کہ آج کل ہم پاور دیکھتے اس میں میٹرس لگائے ہوئے ہیں وہ ریسورس ہمارے ہی ہم کو ہی بھیچ رہے اگر وہ میٹر نہیں لگا تو کم ہی کم ہی باہر نہیں بیچتے ہمارے ہی لگتے مگر وہ باہر بیچتے جو یہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹر ہے باہر کے لیے جو ہمارا کشمیر ہے وہ سب سے زیادہ بجلی باہر بیچتا ہے
ہاں یہ رکھنی چاہیے ن ہمارے لیے کیونکہ مطلب باہر بھی اگر بھیجیں گے لیکن ہمیں ہماری فی جو ہے نا یہ بجلی فی ہے کم رکھنی چاہیے ان کو کیونکہ عام عام آدمی کے لیے بھی وہ آسان رہے گا سر
ہاں وہ ایسے مطلب ہماراری ریسورسز دوسروں کو بھیچ دے
ہاں
وہ وہ صحیح نہیں کرتے کیونکہ جو ہم ہمارا حق ہے ان پہ وہ دوسروں کو دیتے ہیں اور ہمیں پیس دیتے دوسروں کو ایسے ہی دیتے ہیں مطلب وہ وہ انیکول رائٹ ہمارے ساتھ وہ پورے آ کرتے ہیں
مطلب ہمیں بھی بجلی فی بھرنا پڑتا ہے اوپر سے پاور کٹ بھی ہوتے ہیں پھر زیادہ
ہاں ہاں اگر تھوڑا سا ہی ہو جاتا ہے تو ہمیں سارا کٹ دیا جاتا ہے بلکہ باہر میں جو وہ کھلا رکھتے ہے ہیں
ہاں پ کوئی اس میں بھی پروگریس کرنا ہے کہ بجلی نہ کٹے اور فی بھی کم ہو کیونکہ ایک نارتھ نارمل مڈل کلاس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ فی بھرنا
وہ افورڈ نہیں کر پچ تو اس طرح ڈیولپ ہوتا گیا ہوتا گیا پھر ہمارا جو کشمیر ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور ورلڈ وائڈ کے ٹورسٹ جہاں پہ آنے لگے گئے
ہاں یہ بات س ہے
آپ کی خیال اس سے انڈیا میں جو کشمیرری ہے وہ سب سے زیادہ فیمس یہ ہے کن یہ ہے اسٹیٹ کے کوئی دوسرے
اس کے علاوہ
ہاں
اس کے علاوہ تو ہماچل بھی ہے ٹوریزم کے لیئے اچھی
ہاں ہماچل میں جو سیب ہے وہ بہت ہی مشہور ہے
ہاں سیب اور منالی وغیرہ ہے نا وہاں پہ منالی بھی ہےٹ ٹورسٹ اسپاٹ اچھھی
امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکسٹائلس گڈس جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ف گائٹ جیسے کہ پلسز ولسز جیسے کہ دال ہے کشمیر کی سب سے زیادہ فیمس ہے باہر میں سیف ران ہے اخروٹ ہے بادام ہے کیسر ہے سارا کچھ فیمس ہے کشمیر کا ہی
ہاں ہے نا سارا کچھ کیونکہ یہ اچھی کشمیر کی زمین ہے نا یہ بہت زیادہ زرخیز ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ سارے پھل یہاں پہ بنتے ہیں اور وہی پھر ہوتے ہیں ایکسپورٹ انڈیا میں اور ورلڈ ڈوائڈ میں
ہ اور جو کشمیر کا گلیشیرس کا پانی ہے وہ اتنا مشہور ہے پورا ورلڈ وائڈ دور دور سے یہاں پ پہ آتے ہے لوگ
ہاں
اور کشمیر میں بہت ساری ایسی جگہیں بہت ساری جن میں فریش واٹر پایا جاتا ہے والور
فریش واٹر لیک سب سے بڑا جو ہے نارتھ میں وہ ہے ولر ایشیا کا دوسرا سب سے فریش واٹر لیک ہے
ہاں جو ولور کس اسٹوری ہے مطلب اولڈ اسٹوری وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا پھر اس کو اس سے علاوہ یا کچھ کیا ہی صحیح ہے آپ کے حساب سے
کیاپت یی تو مطلب ہمارے بزرگ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے بس ایسی کہانیاں چلتی رہتی ہے ویسے ول پر پتہ ہے کہ آپ کو کہاں سے ولھر کا پانی کہاں سے آتا ہے
ہاں ولر اور پتاہ نہیں پانی نہیں پتا ہے بگر جس جدھر اس کی لوکیشن ہے وہ مجھے سارا پتہ ہے میں وہاں پہ گیا بھی ہوں
وہ اوررییجنیٹ ہوتا ہے یہاں ویری نگ سے ویری نگ سے اس کا آیجنیٹ پوچنا ہوتا ہے پھر وہاں سے ہوتے
تھا آپ نے مجھے یہ انفارمیشن دی اس کے لیے شکریہ آپ کو
ویری نگ سے آتے آتے ہوئے بس سری نگر سری نگر سے پھر یہاں یہ جاتا ہے ولر میں ولر سے نکلتا ہے پھر جہلم
اچھا ٹھیک ٹھیک اور جو ولور کا فش مارکیٹ آپ نے سنا ہوگا سوپر میں جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہاں پہ
ہاں فش مارکیٹ تو ہے وہاں پہ بہت بڑا اور وہ ہوتے نظر ندر اس کو بولتے ہیں نا کشمیری میں ندر مج وہ بھی فیمس ہے ولر کیی
ہاں وہ ولر بہت ہی گہرا اور وہاں سے جو اس کی روڈ ہے نا وہ آپ دیکھیے اگر اس میں گورنمنٹ ڈیولپ کرتی تو پھر اور ٹورسٹ وہاں کے والر کی اور اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ وہاں پہ دھو روڈ وہاں پہ ایک ہی سائڈ سے ایک ہی گاڑی جا سک بے بس ہاں ہاں ہاں آپ بتاؤ مجھے یہ جو آپ آج کل ہم دیکھتے جو یہ سیزن آ چل رہا ہے مطلب اس کا آلو گھر سیزن چل رہا ہے آپ بتاؤ مجھے کہ یہ جو کشمیر ہے اگر ایسے ایسے آلو خار آگے آگے چلتا جائے گا کیا ہمارا کشمیر ڈیولپ ہوگا کہ اس سے گر جائے گا
نہیں اگر آلو بخارا مطلب یہاں پہ کلٹیویشن زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے جی ڈی پ بھی اپ ہوگی جی ڈی بی اپ ہوگی تو لوگ بھی مطلب امیر ہوتے جائیں گے جیسے ہی لوگ امیر ہوتے ہیں اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی
مطلب کہ کشمیر کے یوھ جو ہے آج کل جو غلط کاموں میں لگ چکا ہے جیسے لیال کو ڈرگس وگس میں اس سے ہمارا کشمیر کئی بہتر اسپورٹس میں جاتے ہیں مطلب فٹ بال ہے کرکٹ ہے لائک بہت ساری ایکٹیوٹیز ہے اگر وہ اس میں منوس ہوتے تو کیا وہ آگے بڑھ پاتے
کشمیر میں دیکھو ٹیلنٹ تو بہت ہے یہاں پہ کشمیر پہ لیکن اپارچونیٹیز بہت کم ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو بھی ریسورسز والے ہیں وہ مطلب ضائع ہی ہوتے ہیں جو بھی یہ بھیجتے ہیں وہ پراپر یوز نہیں ہوتے اگر ان کا پراپر یوز کیا جائے نا تو یہاں پہ بہت سارے ٹیلنٹ نکال سکے فٹ بال میں بھی اور کرکٹ میں تو ہے ہی کرکٹ تو یہاں پہ پہ مطلب جان ہے لڑکوں کی اور بیڈمنٹن ن یا باقی جو بھی اسپورٹس ہیں
ہاں ہاں
وہ یہاں پہ اگر اچھی تر تو یہ جو یوتھ ہے وہ اسی کی طرف مطلب اٹریکٹ ہوگی اچھی چیزوں کی طرف اور غلط غلط چیزوں سے دور رہے گی
السلام علیکم اپ سب بات کر کے بہت اچھا لگا السلام علیکم
ا و علیکم السلام